ہلو وعلیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں تو آپ ٹھیک ہوف
جی الحمد للہ اللہ کا شکرہ ہے آپ بتائیے آپ کیسے ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں تو آپ کے گھر پہ سے بھی ٹھیک ہے
جی اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں سب اچھے ہیں آپ بتائیے آپ کے گھر میں امی ابو سب کہتے ہیں
ہاں
آپ کے گھر میں امی ابو سب کہتے ہیں
ہاں اللہ کا شکر ہے وہ سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
جی میرے گھر میں سب اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے
ہاں تو آپ کو تو پتا ہی ہوگا میں ابھی ابھی سوچ رہا تھا کہ ایجوکیشن کتنی اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے آج کل کی لائک میں تو کیوں نہا ہم اسی پہ بات کر لیں
جی بالکل بالکل تعلیم ان انسان کے زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے تعلیم سے علم اور سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے ہر لڑکے اور لڑکی کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے تعلیم انسان کو کامیاب کامیابی کی راہ دکھ کھاتی ہے پڑھنا لکھنا انسان کی سماج کے بہتر خدمت کر سکتا ہے تعلیم سے اچھے اخلاق اور تہذیب پیدا ہوتی ہے تعلیم د حالت کو حالیت کو دور کر دیتی ہے تعلیم ملک کی ترقی کی بنیادی ذریعہ ہے ہمیں محنت اور لگن تعلیم حاصل کرنی چاہیے کیونکہ تعلیم ہمارے ہمارے مستق مستقبل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے
ہاں تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ تعلیم ہر انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے یہ وہ روشنی ہے جو جہالت کے ختم کرتی ہے اور انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہے تو اگر کسی انسان مطلب کہ دولت ہو لیکن تعلیم ہو نہ ہو تو وہ اپنی محنت اور سمجھداری س کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو لیکن اگر کسی کے پاس بہت مطلب کہ دولت ہو اور تعلیم نہ ہو تو وہ اس دولت کو بھی صحیح طریقے سے اس استعمال نہیں کر سکتا تو تعلیم صرف کتاب علم کا نام نہیں ہے تعلیم ہمیں اچھے اخلاق تہذیب سے ذمہ داری اور انسانیت بھی سکھاتی ہے تو اسکول اور کالج میں ہم صرف سبجیکٹس نہیں پڑھتے بلکہ ہم ڈسپلین ٹیم ورک اور ریسٹ بی سیکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہماری مطلب کی شخصیت کو بہتر بناتی ہے تو آج کے دور میں تعلیم کی اہمیت پہلے سے گئی زیادہ بڑھ گئی ہے تو ٹیکنالوجی اس زمانے میں ہر فیلڈ میں علم اور سکلس کیضرورت ہوتی ہے ہے نا تو ڈاکٹر انجینئر ٹیچر س بزنس مین یا کمپیوٹر ایکسپرٹ بننے کے لیئے تعلیم ضروری ہے تو تعلیم کے بغیر کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے آپ بتے
جی تعلیم جی بالکل تعلیم انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے استاد ہمارے تعلیم کے اہم کردار بنتے ہیں تعلیم کے بنا زندگی آدھوری مانی جاتی ہے کتابیں انسان کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ا پڑھائی میں نیمت محنت سے اچھے نتیجے ملتے ہیں تعلیم میں سماج دیس اور دونوں مضبوط بنتے ہیں ہم عمر بھر علم حاصل کرتے رہنا چاہیے مستقبل کو روشنی دیتا ہے پیسے زندگی کی اہم ضرورت ہوتی ہے پیسے انسان کو اپنی ضرورت پورا کرتا ہے لیکن ہمیں پڑھائی اپنے مطلب ہمیں علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ پیسے ہم کما سکتے ہیں بٹ علم کو ہم نہیں خرید سکتے نہ ہی کما سکتے ہیں اس میں ہمیں اپنے اپنے بوتے سے حاصل کرنا چاہیے
ہاں آپ نے بالکل ہی صحیح کہا تو اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم انسانوں کو خود مت مخنے مختار بنا دیا تعلیم یافتہ شخص اپنی فیصلے خود کر سکتا ہے اور زندگی کے مشکل حالات کے بہتر مقابلہ کر سکتا ہے وہ اپنے حقوق اور فرائض دونوں کو سمجھ سکتا ہے تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے تو اگر ہم دنیا کے طریقے فت کااموں کو دیکھے تو ان کی کامیابی کا راز ان کی تعلیم نظام ہے تو وہ اپنے بچ بچوں کو تعلیم پر بہت توجہ دیتے ہیں اس لیے انہیں انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی اور مشاعت میں بہت ہی طرح کی کی ہے تو تعلیم صرف ملب کہ مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جب ایک لڑکی تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ صرف خود نہیں سیکھتی بلکہ پورے مطہ گھرانے کو تعلیم یافتہ بنانے میں مدد کرتی ہے ایک تعلیم یافتہ ماں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرتی ہے اور ان کو اچھی سوچ دیتی ہے ہے نا
بالکل بالکل تعلیم ہمارے زندگی میں ٹیکنالوجی کو بھی بہت زیادہ آسان آسان اور آرام دہ بنا دیا گیا ہے آج تعلیم تجارت علم اور رابطے کے ہر میدان کو ٹیک ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی مدد سے ہم دنیا بھر کی معلومات بہت کم و وقت میں حاصل کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی ہمارا وقت محنت دونوں کی بچت ہوتی لیکن ہمیں اس کا استعمال سوچ سمجھ کر اور صحیح مقصد کے لیے کرنا چاہیے کیونکہ اس کا غلط استعمال نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اس لیے ٹیکنالوجی انسان کے لیے ایک بڑی نعمت اور اس کا صحیح طریقے سے اس استعمال کیا جائے اگر ہم ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے مگر اس کے بہت سارے نقصان بھی ہوتے ہیں
ہاں تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ تعلیم غربت کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہے جب ہم جب لوگ پڑھنے لکھنے جاتے ہیں تو ان کے لیے روزگار کا زیادہ موقع پیدا ہوتا ہے تو اس طرح ان کے مالی حالت بہتر ہوتی ہے اور ملک کی مشاعت بھی مضبوط ہوتی ہے تو آج بھی دنیا کے کئی علاقوں میں کچھ بچے تعلیم سے محروم ہیں کچھ غربت کی وجہ سے سکول نہیں جا پاتے اور کچھ دوسری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ہمیں مل کر ایک کوشش کرنی چاہے کہ ہر بچہ اسکول جا سکے اور تعلیم حاصل کر سکے تعلیم انسان میں کانفیڈینس پیدا کرتی ہے جب ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں تو ہمارا مت بڑھ جاتا ہے تو ہم لوگوں کے سامنے اپنی بات بہتر اندازی میں رکھ سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں نا
جی بالکل بالکل اگر ہم ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری پڑھائی اور کام پر برا اثر پڑتا ہے لوگ شاریرک محنت کم کرنے لگ ہیں جس سے صحت کی سمسیایں بڑھ جاتی ہیں آن لائن
ہاں ہاں
لائن میں بھی دھوکا دھڑی سائبر کرائمس اور نجی معلومات سے ا کے چوری ہونے کا بھی خطرہ بھی رہتا ہے اس کے علاوہ ب بچے اور نوجوان اپنی قیمتی وقت سوشل میڈیا پر ضائع کر دیتے ہیں اس لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیشہ ضرورت اور سمجھداری کے ساتھ کرنا چاہیے
ہاں تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو تعلیم ہمیں مطلب کہ ٹالنس اور صبر بھی سکھاتی ہے تو یہ ہمیں مطلب کہ دوسروں کی عزت کرنا اور مختلف مطلب کی سوچ کو سمجھنا سمجھ سکھ سمجھنا سیکھنا سکھاتی ہے تو ایک تعلیم یافتہ معاشرہ امن اور ترقی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اسٹوڈینٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دل لگا کر پڑھے وقت کی قدر کرے اور اپنے ٹیچرس کا احترام کرے کبھی حاصل کرنے کے لیے مطلب کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت لگن اور مطلب کہ مش بہت ہی کو مشکلات کوشش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کوئی بھی شخص ایک دن میں کامیاب نہیں بنتا ہر کامیاب انسان کے پیچھے سالوں کی محنت ہوتی ہے تو تعلیم کا اصل مقصد صرف اچھے نمبر لانا نہیں ہے اصل مقصدا اچھے انسان بننا معاشرے کے لیے فائدے مند ثابت ہونا اور اپنے ملک کی خدمت کرنا اور جب ہم علم کو عمل کے ساتھ جوڑتے ہیں نا تو ہم اپنے اور دوستوں کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں نا
جی بالکل بالکل آج کے دور میںٹ ٹیکنالوجی پر ضرورت سے زیادہ نربھر ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے ہمیں اپنی زندگی میں ٹیکنالوجی اور انسانی رشتوں کے بیچ سنتلن بنائے رکھنا چاہیے اگر ہم ٹیکنالوجی کا صحیح اور ذمہ داری سے استعمال کرے تو یہ ہماری ترقی کی ذریعہ بن سکتی ہے لیکن غلط استعمال ہمیں کئی مشکلوں میں ڈال سکتے ہیں اس لیے ہمیں انسان کا ہمارے ہم انسانوں کا فرض ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال سوچ سمجھ کر اور اچھے سے کرے
ہاں بہت ہی اچھی بات کہ آپ نے تو تعلیم کا اصل مقصد صرف اچھی نمبر لانا نہیں ہے تو اصل مقصد اچھا انسان بنانا ہے تو معاشرے کے لیے فائدے مند ثابت ہو ہونا ہے اور اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے تو جب ہم علم کو عمل کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم اپنے اور دوسروں کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں تو آج کے اسٹوڈنٹس کو کل کے لیڈرس ہیں اگر آج ہم محنت سے تعلیم حاصل کریں گے تو کل اپنے ملک کو ترقی کی بنیاد تک لے جا سکیں گے تو اسی لیے ہمیں تعلیم کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بنانی چاہیے تو آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی یہ جتنی زیادہ حاصل کی جا جائے اتنی ہی بڑھتی ہے تعلیم انسان کو شہرت کامیابی اور بہتر مستقبل دیتی ہے تو ہر بچے کو حق ہے کہ اسے اچھی تعلیم ملے اور ہر شخص کو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہے نا
جی بالکل بالکل ہر انسان کو اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے کیونکہ تعلیم کی کامیابی اور ترقی کی بنیادی تعلیمیات انسان اپنے گھر سماج اور ملک کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکتا ہے علم حاصل کر کے انسان اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے اور ایک نئے روشن مستقبل کی طرف بڑھتا ہے اس لیے ہمیں محنت اور لگن کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کر کے ترقی کی منزل کو حاصل کر لینی چاہیے
ہاں تو اسی کے ساتھ سھ تعلیم اصل مقصد صرف اچھے بکی جو میں نے آپ کو بتایا تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات پھر کہ اچھا ہی لگا تو آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم یافتہ ایک دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی یہ جتنی زیادہ حاصل کی جائے اتنی ہی بڑھتی ہے تو طالم انسان کو عزت شہرت کامیابی اور بہتر مستقبل دیتی ہے تو ہر بچے کا حق ہے کہ اسے اچھی تعلیم ملی اور ہر شخص کو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنے جائے تو اسی کے سات ساتھ آ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ حافظ
جی بالکل بالکل مجھے بھی آپ سے بات کر کے اچھا لگا انشاء اللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ